ہلو السلام علیکم عرفت آپ ٹھیک ہو ہاں کیا کر رہے وہ
بس بیٹھا
اچھا ٹھیک آپ کی سمر ویکیشن ہو گئی
نہیں ابھی کر رہا ہوں
وکیشن ہو گئی نا لیکن گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی گئی نا ا گرمیوں
ہاں ہاں ہاں چھٹیاں ہوگی
اچھا ٹھیک ٹھیک اب پڑھائی کر رہے ہو
ہاں کر رہا ہوں
اچھا کچھ لکھا پڑھا
ہاں ایک کتاب میں لکھی آج کام
کس کتاب میں
سائنس میں
اچھا سائنس اردو میں کیا کچھ
نہیں ابھی نہیں کیا
اچھا اسکول سے کام پہنچا
ہاں اسکول سب کام پہنچا
بس آج بیٹھ رہا تھاج کام نکل رہا تھا اورت کھیل رہا تھا
اچھا مجھے ایک بات بتاؤ
ہوں
آپ کو کیا لگتا ہے کام لکھنا پڑھنا کیسا ہے
مجھے لگا بہت اچھا ہے اس سے ہی ہم سیکھ سکتے ہیں کچھ
کیا سیکھ سا آپ نے کیا سیکھا ابھی تک
کہ جو بھی ہمیں کام ہوتا ہے وہ ہمیں خود کرنا چاہیے کسی اور پہ ڈپینڈ نہیں ہونا چاہیے
کسی اور پہ محتاج نہیں رہنا چاہیے
ہاں
اردو میں بات کرنی ہے اردو میں پراپر اردو میں
ہاں ٹھیک ہے
اچھا مطلب مثلا کیا ہے مطلب کس کام میں آپ کسی پہ محتاج نہیں رہنا چاہتے ہو
جیسے گھر کے کام خود
آپ گھر میں کچھ کام کرتے ہو
ہاں میں بہت سارے کام کرتا ہوں ہاں میں سارے کام کرتا ہوں
کیا کیا کام آپ خود کرتے ہو
میں بستر ڈالتا ہوں اٹھاتا ہوں برتن دھوتا ہوں چائے بناتا ہوں کھانا بناتا تھا ہاں سبزی بناتا ہوں
اچھی بات ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے پھر تو بہت اچھے بچے ہو بچے کہاں ہو آپ تو لڑکے ہو لیکن
ہاں وہی لڑکا ہوں
اچھا ٹھیک کس اسکول میں پڑھتے ہو
میں الہدی پبلک میں پڑھتا ہوں
وہ کس جگہ ہے منوارا خیام
ہاں منوورا خیام سری نگر میں ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک اور
بس آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہیں
ہاں ہمارے گھر میں سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں اچھے سے اب کیا کر رہے ہو آپ
میں اس وقت استری کر رہی ہوں
اچھا
ہاں ابھی یہاں گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں گھر کے سارے فرد بہت سارے کپڑے لگا پینے کی ب بار بار دھونا پڑتا ہے تو اس لیئے
اچھا ٹھیک ہے اور فون کیسا ہے
فون ٹوٹ گیا ما
فون کیسا چل رہا ہے کیسے
یہ تو یہ گر گیا میں نے اس کو بیٹری چارج کرنے کے لے رکھا تھا یہ فون گر گیا تو اس کا جو سامنے والا ڈسپلے ہوتا ہے اسکرین ہوتی ہے وہ ساری ٹوٹ گئی اب اس میں ایک ہزار لگ رہا تھا تھا وہ بول رہا تھا ٹھیک کرنے والا اس میں ایک ہزار لگ جائے گا میں نے بولا رکھو ابھی میرے پاس پیسے کچھ نہیں ہیں تو نہیں لگا سکتی باقی آپ کو کیا ارادہ ہے آگے کا پڑھائی وغیرہ اچھی بات ہے اور
ہاں بس
چائے آپ نے
ہاں وہ تو میں نے کب کی پی تم نے پی
ہاں
اپنے بھی چائے
ہاں میں نے پی آپ نے پی میں نے سنا آپ کو بخار تھا کل ایک سو تین
ہاں بہت سارا بخر تھا مجھے
ابھی فرق ہوی آپ کو
ہاں فرق ہوئی اب گلے میں بھی ہوئی تھوڑی فرق گلے میں بھی بہت درد تھا
چلو اچھی بات ہے دوائی لی
صی لی میں نے
اچھی بات ہے اور
ہوں بس
ابھی پڑھنے جاتے ہو کہیں پہ
نہیں ابھی پڑھنے نہیں جاتا ہوں کہیں ابھی گھر میں ہی پڑھتا ہوں
اس کے پاس
اکیلے پڑھتا ہوں سلف خود ہی پڑھتا ہوں
خود ہی پڑھتے ہو اچھا کھیل میں کیا پسند ہے آپ کو
کرکٹ
گد
بیٹ بال گیند اور بلہ گیند اورور بلہ
اور اور کوئی کھیل پسند ہے آپ کو
بس یہی کھیل پسند ہے
اچھا آپ اور گوڑوں کیے گوڑوں کی دوڑ اچھا
ہاں
مطلب گرو جن کی وہ وہ پھر ریس وہ دوڑ لگاتے ہیں کون جیتے گا آپ کے پاس گوڑا ہے گھر میں
نہیں ہے
اچھا نہیں ہے
اتنا پسند نہیں ہے بس یہ وہ کیا اس کو پانی میں جو کھیلتے ہیں نا وہ پسند ہے پانی میں جو کھیلتے ہیں وہ پسند ہے
اچھی بات ہے چلو کھیل بھی ضروری ہے پڑھائی کے ساتھ
میں آپ ہاں میں سوچ رہا تھا اب میں نیا فون لاؤں گا
پھر اس پہ کیا کرو گے
بس یہی پڑھائی گیم کھیلوں گا
آپ کو پڑھنا چاہیے ابھی گیم وغیرہ نہیں
ا کو پت ہے
ہھر
مجھے کل جانا ہے گھومنے
کہاں
درا
اچھا وہاں جو ہمارے یہاں ہے ایک جگہ مجھے پتا ہے وہ
ہاں
ن مولوی صاحب بھی
ہاں اس کے بج جانا ہاں ہونا بیمار
اس کے بعد کہاں جانا ہے
چندپورہ
ادھر کیا کرنا ہے
ادھر جانا ہے پھر تھوڑے گھومنے وھومنے
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک اچھی بات ہے
ہاں بس
جاؤ جاؤ ابھی
نہیں وہ
مجھے جانا ہے انسٹیوٹ کے ساتھ جانا ہے
کب جانا ہے
اسی ہفتے اسی ہفتے جو پرسوں آ رہی ہے نا منگلوار
ہاں
اسی منگلوار کے بعد جانا ہے پہلا میرا امتحان ہے اس کے بعد امتحان مکمل ہونے کے بعد میں جاؤں گی
ہاں میں نے بھی دیا امتحان ابھی رزلٹ نہیں آیا ہے ہوں
اچھی بات ہے نماز پڑھنے جاتے ہو آپ
ہاں پانچوں وقت جاتا ہوں
اچھی بات ہے ذرا پانچوں نمازوں کا نام مجھے بولو
پہلی نماز کا نام ہے فجر دوسری نماز کا نام ہے ظہر تیسری نماز کا نام ہے عر سر چوتھی نماز چوتھی نماز کر ن آ میں مغرب چوتھی پانچویں نماز کا نام ہے عشا
اچھا ٹھیک ٹھیک اچھی بات ہے پسندیدی کتاب
ہاں
میری سب سے پسندیدہ کتاب ہے سائیکالوجی
اچھا
اس میں انسان کے دماغ کے بارے میں انسان کے بیہیویر مطلب مزاج کے بارے میں زیادہ پڑھا جاتا ہے ہاں
ہاں ٹھیک ہے
ہاں اس میں انسان کا پتا چل جاتا ہے یہ کہ کس وقت کون سی حرکت کر رہا ہے اگر کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے آپ کو
مجھے ہے
آپ کا اردو ہے اچھی بات ہے آپ کو اردو پڑھنا آتا ہے
ہاں پڑھنا بھی آتا ہے لکھنا بھی آتا ہے بولنا بھی بھی آتا ہے سننا بھی آتا ہے
اچھی بات ہے پھر تو بہت ب اچھی بات ہے کچھ لکھتے ہو جی
ہاں بہت سار لکھتا ہوں سکول میں بھی ایسے ای میں دیا جاتا ہے
میں بولتی ہوں اردو میں کچھ لکھتے ہو
نہ نہ نہ ویسے نہیں خاص
اچھا ٹھیک ٹھیک لکھنا چاہیے پھر ویسے آپ کو پھر زیادہ آئے گا آگے جاؤ گے پھر اس میں ہل
کے لیے ہوں آپ کے پاس ہے اسکوٹی
ے ہونے چاہی نہیں میرے پاس نہیں ہے کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں
ہ
ہاں آپ ٹھیک ہو
ہاں اب کوتی
ہوں پوری نہیں آتی ہے تھوڑی بہت آتی ہے
جے آپ کے پاس کچھ پیسے ویسے ہوتے ہیں
نہیں میں کماتی نہیں ہوں میرے پاپا نہیں
ںکھھھ
آپ کے فادر ہے ہ نہیں کچھ بھی نہیں میں نے بولا نا کچھ بھی نہیں آپ کے پس زیادہ نہیں ہے پھر آپ چلو ایک منٹ میں آپ کو کچھ دیر میں کال کرتی ہوں ٹھیک ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ہھ